توبھائی جاتا
جان
ہیلو ہیلو
ہیلو
بھائی السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم بھائی جان ولیکم السلامھائیان کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام ٹھیک ہے جناب اور بتائیے بھائی ہم کیالنایا
سب صحیح ہے آپ بتائیے
سب صحیح ہے آپ بتائیےجنا بھی سب وت ہے آپ کی امی ابو جن سب صحی ہیں
جی ن ہماراری میں بت
جی س ن ہماری امی ابو سر خھیلی تھا ہیں بھائی جان میں نے سنا ہے کہ آپ کے چھوٹے بھائی کا نیجا ہونے والا ہے جی جنا ہمارے چھوٹے بھائی عنی کا ہونے والا ہے کاب ہونے والا ہے
ا جناب لگ بھگ
ا جناب لگ بھگ اس م منتھ کے اینڈ تک یہ تو بہت اچھی بات ہے
ہاں جی جناب ہاں جی
ہاں جی جناب ہاں جی کسی بھی چیز پڑتی ہے تو آپیں بتانا ہے
جی جناب
جی ج میں بول رہا ہوں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہمیں ضرور بتانا
جی ٹھیک ہے جناب جناب ہم نے سنا کہ آپ کو اپنے امی ابو کے ساتھ جانا ہے گھومنے کو
ساد جانا ہے گھومنے کوی ج آپ نے ب بھی صحی سنا ہے
آٹی جناب چلیے ہم آپ
جناب چلیے ہم آاں پ اور آپ کے امی ابو چلتے ہیں وہ ک نہ گھومنے کو جی جی بالکل یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی چ بھائی جان بھائی جان ایک کام کرے آپ اپنے بھی ابھی امی ابو بلیے تو چلے ساید سبھی کو گھوم لیں گے
بھائی جانا آپ کچھ بولنا چاہو گے کچھ کسی بھی سر پہ تو آپ بتاؤ
سی سیکت بتاؤ جناب آپ نے کیا بولانا سمجان نہیں
آپ کسی وشے پہ کچھ بولنا چاہو گے تو بتاؤ
سننا چاہو گے تو بتاؤ جی میں بولنا چاہتا ہوں میں آپ کو بس ایک چیز ایک وشے پہ بتا سکتا ہوں چکن کڑی کیسے بنتی ہے نا اچھی سے میں وہ بچا سکتا ہوں نہیں نہیں چکن کری نہیں مرگ مسالے میں ان کے بارے میں بتائیں
یا چکن کرری کے بارے میں بتا دے جناب
کیم کرری کے ب رہے بتا دییے جی ہو جاتا ہ دیکھ آپ پہلے سےارٹگ شروعات سے میں آپ کو بتاتا ہوں
اگر آپ کو چکن کری بنانی ہے نا ایک دم اچھی تو سب سے پہلے نا آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اگر آپ گیس پہ بناتے ہو تو اتنا اچھا ٹی اتنا اچھا نا ٹیسٹ نہیں آئے گا ذائقہ نہیں آئے گا نہیں مگر اگر آپ چولہے پہ بناؤ گے نا بہت اچھا ذائقہ آئے گا
اچھا جائےگہ آتا ہے جی
اچھا اچ جائے گ آتا ہے جی جی بالکل جی پھر اس کے بعد آپ چولہے میںگر آپ کے پہ چولہا ہے یا نہیں
جی جناب ہے
جی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے پہلا تو کام ہو گیا اب آپ کرنا نا کوئی اچھے سے اچھے نسل کی مرغی دیک اچھے سے ایک دم کوئی اچھی مرغی دیکھنی ہے اور وہ بھی آپ کو اسکن اسکن اس کو جانا نا تو اس کو بولنا اسکن اتار ہوا دے
اچھا پانی والا یا بنا پانی والا
انی والا یا بنا پانی والا بنا پانی والا تو میں دے گا وہ بہت اچھا ہوتا ہے ال
اچھا
جی جی جناب اب آپ کو کیا کرنا ہے نہ ب پول آپ کو جو ہے وہ مرغیاں لے کے آ گھر پہ آ جانا ہے اس میں اچھے سے دھو لینا ہے ٹھیک ہے
اس کو اچھے سے دھو کے ایک کڑھائی چڑھانی ہے اچھا دو تین بار اس کو اچھے سے پانچ سے دو لینا پھر ایک کڑاہی لیننی ہے اور پھر کڑھائی لینا اس کے بعد اس میں تیل ڈال دینا ٹھیک ہے پھر اس میں اس میں جیا ڈال دینا تیج پہ ڈال دینا اور کھڑے مسالوں کا یوز کرنا ہے
کیونکہ کھڑے مسالے جو ہوتے ہیں نا ان کا ان سے ذائقہ اور اچھا آتا ہے
ہاں ج ناویے تو ہمی بھی جان گیا جناب
تو ہم بھی جان گے جناب جی اور آپ کو سب کچھ ہو جانا ہے تو اس کے بعد جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں جیا ڈال دینا ہے ا میں تسپٹہ ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے اور ہاں پیاز اگر آپ تھوڑا زیادہ پیاز ڈالو گے نا اگر آپ مانو آپ کتنے کے جی چکن بناؤ گے
لگ بھگ
لگ بھگ یہ دو سے تین کے جی دو تین کے جی ایک کام کرنا اگر اچھے سے آپ کو بہت اچھا ٹیس چاہیے نا تو آپ کرنا دو تین کے جی مانو دو کے جی سے تم آپ چ لاتے ہو تو اس میں ڈھائی کے جی کے آس پاس پیاز ڈالنا پ جو ڈال گے نا تو اور اچھا ذائقہ جو ہے وہ اور اچھا آئے گا ب نا
ہاں جی جناب ہاں جی
ہاں جی ہاں ہاں جی اس کا د بک گا نا پیاز اس کے پیاز واٹ کاٹ لینا اچھے سے اس میں ڈال دینا جب تھوڑا دیکھنا کہ پچ کا نا گولڈن کلر آ
جی
جی تو پھر اس میں چکن ڈال دینا سارے مسالے وسالے ڈال دینا ہلدی ڈال دینا ہ ٹھیک ہے جنا لال مرچ ڈال دینا ہلدی ڈال دینا سب دھنیہو سبھی کچھ اچھے خھل دینا
ٹھیک ہے بھائی جان
اور پھر اس کو اچھے سے چلا کے پھر اس کو ڈھا دینا ٹھیک ہے
ہ
پانچ پانچ دس پانچ منٹ پانچ منٹ چھ منٹ بعد پانچ پانچ چھ چھ منٹ بعد کے اوپر سے برتن ہٹا کے اس کو ایک بار اچھے سے چلا دینا نیچے سے
اگر نہیں چلاؤ گے نا تو وہ جو چکن ہے مسالے جو ہوں گے وہ نیچے چپک جائیں گے اور جلنے لگیں گے
اچھا جنابا سمجھ اب ہم اھے سے بنا لیں گے اور دوسرا کہ انسانیت کا گیان جناب کچھ آپ دینا چاہیں گے
کچھ ہم دینا چاہیں گے ہم دے دینا چاہیں گے دیکھیے میں آپ کو انسانیت کا گان نہیں پر میں آپ کو ایک میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا دیکھیے اگر آپ کسی سے کسی سے بھی کسی بھی چیز میں غداری کرو گے گداری مینس مطلب کسی چیز سے کسی کا برا کسی کا بوڑھا سوچو گے بوڑھا کرو گے تو اگر آپ یہ بوھا کر کر کے برا سوچ اگر سوچو گے نا کہ آپ بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کرو گے تو اس کا جو پریناام ہوگا وہ آپ کو غلط ہی ملے گا
ہاں جی جناب آپ نے
س جی جاب میں ص بولا بان جی
اور بتائیے ج ن آپ بھائی جان اور کیا بتانا چاہتے ہیں کیا ہم بتائیں کچھ
نی کیا آپ ہم بتائیں کچھ جی جناب آپ ضرور بتائیے فرمائیے
ہاں تو بھائی جان میں یہ بولنا چاہتا
تو بھائی جان میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ وقت کا اہمیت س کو کرنا سیکھنا چاہیے وقت کسی کے لیے نہیںتا لیکن ہمیں وقت کے لیے رکنا پڑتا ہے جی بائی
تو وقت کا استعمال
تو وقت کا استعمال صحیح کرنا چاہیے
ہمارا پاسٹ ہمارے فیوچر
ہمارا پاسٹ ہمارے فیوچر کو طے نہیں کرتا لیکن ہمارا پرزینٹ ہمارے فیوچر کو چیک کرتا ہے
جی
جی ہاں تو کہیں ل ج نہیں آپ کہیں گھومنے جانے والے ہیں نا اس وار
ہاں جی بھائی جان
ہاں جی بھائی جان کہاں جانے کا سوچ رہے ہیںارپ
مکا مدین
ہ مک مدین جی تو پھر ایک کام کرتے ہیں ہم سبھی کو ہی چلتے ہیں ساتھ میں ہی
جی
جی اور بتائیے آپ کی چھٹیاں ختم ہو گئی یہ ابھی چل رہی ہیں
ہاں ہاں مدرسے کی چھٹیاں لگ بھگ ختم ہو رکھی ہے اور مولوی صاحب بھی اب بلا رہے ہیں مدرسے میں
جیں ہوں جی بھائی جان بولیے نا
جی
یک جی بھائی جان آ مدرسے کی چھٹ لگ بھگ ختم ہو رکھی ہے اور م م صاحب نے بھی ہمیں بلایا ہے جی بھ جان یہ ب اچھی بات ہے مولوی صاحب نے ہمیں بھی کال کیا تھا کہ آپ سبھی کو ا آپ سبھی آ
دیں گے جذرا کال
اپ اپنے ایک چھٹے بھائی کو دیں گے جا کال بھائی جا
وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور بتائیے چھوٹے ہیں وعلیکم السلام ہم
خیریت بھائی جان وعلیکم السلام اور سب خیریت بھائی جان
ہاں ہاں سب کائے ج سب کائے
ہاں سب خرییت سب خرییت کام آپ کو پنیر بنانے والا ریسیپی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں
نہیں رہنے دیجے ٹھیک ہے
نہیں رحمت جی ٹھیک ہے خدلہ حافظ